وعلیکم وورحمۃہ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ
جی جی الحمد للہ اچھی ہیں آپ بتائیے کیسے ہیں
ہاں میں بھی بڑھیا ہوں تو آپ کی گرپس بھی ٹھیک ہے
جی الحمد للہ سب ٹھیک ہے اللہ کا کرم ہے اور آپ کے گھر پہ جی ہونا بھی چاہیے نا اللہ اللہ کا
ہاں تو میری گھر اللہ کے و کرم سے تو آپ نے کچھ کھانا وانا کھا لیا
جی ناشتہ تو ہو گیا تھا اور ابھی تو فی الحال کھانا کا ٹائم نہیں ہوا ہے اور کھانا کھانا کھاؤں
میری آواز اچھی نہیں آ رہی ہے
جی جی کلیئر آ رہی ہے آپ کی آواز
کے لیے بھی بہت ہی اچھی بات ہے تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آج کل تو آپ کو پتاہ ہی ہے اسمارٹ کا کتنا زیادہ یوز ہوتا ہے تو میں اسی پ آ سے بات کر تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے دور میں اسمارٹ فونس ہماری زندگی کے بہت ہی اہم حصہ بن چکے ایسے شاید ہی ایسا حالک کوئی ہوگا جس کے پاس اسمارٹ فون نہ ہوک بچے جوان سب کا مان کہ سب اس کا استعمال کرتے ہیں اسمارٹ فون صرف بات نے کا ان کے ذریعہ نہیں ہے بلکہ تعلیم معلوم رابطہ اور مطلب کہ تفریح کا بھی ایک ضروری ہے اا بن گیا ہے نا تو ف یہ دنیا بہت جھوٹی محسوس ہوتی ہے اگر ہمارا کوئی رشتتے دار یا دوست شہریا ملک میں وہ ہم ملب کہ چند بموں میں اس سے بات کر سکتے ہیں ہم آواز کے ساتھ ساتھ اس کا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو تو پتا ہی ہوگا کہ
جی جی جی اسمارٹ فون کے بہت سے فائدے بھی ہیں بہت سے فائدے پہلے کے زمانے میں کیا رہتا تھا اسمارٹ فون کی کوئی ویلو نہیں تھی اور پہلے دوسرے کو چٹٹیھی دوارا بھیجا جاتا ہے تو چٹھی لکھی جاتی تھی تو بہت مطلب ٹائم لگتا تھا وہاں تک پہنچنے کے اسمارٹ فون سے ہمیں یہ لگتا کہ ہم کو کسی کے دوارا بھیجا نہیں جاتا ہم خود ڈائریکٹ ان سے بات کر لیتے ہیں جن سے ہم سے بات کو ہمیں بات کرنا ہوتا ہے
ا کال پہ بھی بات ہو جاتی ہے اور مطلب سامنے فیس ٹو فیس بھی بات ہو جاتی ہے یہ چیز مجھے اسمارٹ فون سے بہت اچھی چیز ہے مطلب فائدے ملے ہیں اور اسمارٹ فون کے بہت اچھی چیز بھی ہے اس سے ہم اچھی چیزیں بھی حاصل کر سکتے ہیں اور مطلب جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھی چیزی حاصل کرتے ہیں یہ جیسے کہ دین اسلام کے بارے میں جاننا ہو ہمارے مطلب ہمارے بزرگ آنے میں کیا کیا چلا ہمارے نبی پاک کیسے تھے مطلب بر چیز علم حاصل کر سکتی ہے اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اسمارٹ فون کا غلط یوز بھی کرتے ہیں اور غلط یوز مطلب کرتے ہیں تو وہ پھر اسی میں مطلب مصروف ہو جاتے ہیں غلط یوز کرنے میں جو اچھے مطلب کرتے ہیں تو پھر ان کو یہی لگتا ہے کہ مجھے اسمارٹ فون ملا تو میں اس کا فائدہ ا نہ اٹھاؤں میں اچھی چیز ک نہ سیکھوں اور جو سیکھوں تو پھر اپنے سامنے والوں کو بھی بتاؤں
آپ سے متاثر ہووں تو اس سے اور کیا ہوتا ہے کہ اس سے دول میں کم ہو جاتی ہے مل کے رشتے داروں میں اور رشتے مضبوط بھی ہوتے ہیں تو تعلیم کے مطلب کہ مادھیم میں بھی اسمارٹ فون بہت مددگار ہے آج کل مطلب کہ بہت طلبا اپنی پڑھائی اسمارٹ فونس کی مدد سے کرتے ہیں وہ مطلا کہ در کھاتے ہیں نوٹس حاصل کرتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں اور نئی نئی مضامین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے ارے کسی مطلب کہ اگر ک سوال کا جواب نہ معلوم ہو تو
تو ترت ترنت ہاں اسمارٹ فون ہاں اسمارٹ فون ہمیں اس چیز کے آنسر دے دیتے ہیں
ہاں اس طرح ان کا علم حاصل کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہو گیا ہے تو اسمارٹ فون کی مدد سے ہم روزانہ کی بہت سی ضرورتیں بھی پوری کر سکتے ہیں ہم پیسہ بھیج سکتے ہیں بل ادا کر سکتے س ہیں ضروری خریداری کر سکتے ہیں اور اپنی کام کی معلومات ہاں ہاں اپنی ملب کہ کام کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں اسی وقت کی بچت ہوتی ہے اور محنت بھی کم لگتی ہے تو آپ ہی فرمائیے ک
جی اسمارٹ فون سے یہ ہو گیا کہ پہلے جو مطلب اسمارٹ فون آج کل کے بچے بچوں کو بھی مطلب اس میں سلیبس وغیرہ اتنے دے دیے جاتے ہیں کہ جو اسکولوں میں پڑھائی میڈم سلیبس دیتی آج کل بچوں کے موبائلوں میں ہی دے دیتےما اس میں تو بچے کو موبائل نہ چاہتے ہوئے بھی اسمارٹ فون مطلب بچے کو موبائل دینا پڑتا ہے کیونکہ ان کے سارے سلیبس موبائل پہ ہی رہتے ہیں اور جب بچوں کو موبائل دیا جاتا ہے تو ماں باپ کو بھی وہ بنتا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ایسا نہ ہو کہ ہم نے ان کو موبائل دے دیا تو وہ اپنے پڑھائی میں دھیان نہ لگا کے موبائل چلانے بیٹھ جائے تو موبائل کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا بھی وہ بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو دیکھیں میرے بچے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں کہ موبائل میں تو ان کو سلیبس وغیرہ تو دے دیا جاتا تا ہے بٹ بچے کیا کرتے ہیں ماں باپ اگر نظر ادھر ادھر ہوئی ماں باپ کی اور بچے کو موبائل دے دیے تو بچے تو وہی کریں گے جو کرتے ہیں موبائل میں گیم کھیلتے ہیں یا پھر کچھ اور دیکھتے ہیں پڑھنے میں تو کچھ اور جب تک ماں باپ نہیں بیٹھتے تو بچے پھر موبائل ہی چلاتے ماں باپ بیٹھے اور دیکھیں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں جو سب سلیبس آئے ہیں کیونکہ آج کل اسکولوں میں میڈموں گروپ بنا دیں ہیں اور بچوں کو موبائل پہ ہی سلیبس دیتی ہیں اور ماں باپ کی ذمہ داری کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں پر خود بیٹھا کر پڑھائیں
ہاں اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت ہی اچھی بات کی میں بالکل واضع آپ کی بات سے تو لیکن ہر چیز کی طرح اسمارٹ فونس کے بھی کچھ نقصانات ہیں تو ہم انہیں کی بات کرتے ہیں اگر اس ضرورت ضرورت سے زیادہ استعمال کیا جائے تو یہ ہم ہماری لائف مطلب کہ ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے بہت سے لوگ مطلب کتنے گنٹو تک فون چلاتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی پڑھائی متاثر ہوتی ہے وقت ضائع ہوتا ہے اور مطلب کیا ہوتا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ گفتگو بھی کم ہو جاتی ہے دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو زیادہ دیر تک فون استعمال کرنا کرنے سے آنکھوں میں درد گردن میں تکلیف اور نیند کی کمی بھی ہو سکتی ہے تو کچھ لوگ ہر وقت فون میں مصروف رہتے ہیں اور اپنی ضروری کام بھول جاتے یہ عادتیں دھیرے دھیرے انسان کو سست اور
سست ہاں صحیح بول رہے ہیں آپ بالکل میں آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں موبائل بہت اچھا اچھی چیز بھی ہے اور موبائل بہت بری بھی چیز ہے لیکن جو مطلب جن کے پاس کوئی کام نہیں رہتا نا تو وہ یہی کام کرتے ہیں کیونکہ ان کو کام کا کوئی ٹینشن نہیں رہتی بس موبائل نہیں ہے تو موبائل دیکتے ہی جاتتے سامنے والا اگر اس کو کچھ بول بھی رہا ہے یا کچھ بلا رہا اتنے مصروف رہتے ہیں فون میں کہ دوسروں کی بات ہی نہیں سنتے ہیں جب تک ان کے پاس جا کے اور اونچی آواز میں تھوڑی بات نہ کرو کہ آپ کریں کیا رہے ہو تب وہ ادھر ادھر دیکھیں گے مطلب اتنے زیادہ موبائل میں چلے جاتے ہیں کہ دنیا کی پروہ ہی نہیں رہتی کون کہاں ہے کس کو کیا بلا رہا کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ان کو تو یہ مطلب بری چیز ہے اس فون کے اس میں سے اور ہمیں اگر اچھی چیز کرنا ہے تو ہمیں تو مطلب ٹائم ٹائم سے موبائل بھی دیکھنا ہے ہر ایک چیز مجھے ٹائم سے ہی کرنا چاہیے ہم کو کیا ضرورت ہے ہم نے ہم مجھے کال پہ اگر کسی سے بات کرنی ہے ضرورت والی تو میں کال کروں مجھے کسی کی کی جانکاری لینی ہے میں موبائل پہ جان کاری لے لوں تھوڑی بہت جیسے فری ہو گئی ہوں اگر ایسے ویسے من تھوڑا بھاری لگ رہا تھوڑا بہت دیکھو لیکن اتنا بھی نہ گسو موبائل میں کہ پھر کسی کا وہی نہ مطلب کچھ ہو ہی نہا کہ کوئی سامنے والا مجھے آواز بھی دے رہا ہے تو میں کچھ کی بات ہی نہ سن رہا سنو
آپ نے بہت ہی اچھی بات تھی تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اسمارٹ فونس کا استعمال ہمیشہ ایک حد کے اندر مطلب کہ رہ کے کرنا چاہیے پڑھائی مطلب کہ پڑھائی کے وقت صرف پڑھائی پر توجہ دینی چاہے کہ کھانے کھاتا وقت گھر والوں کے ساتھ باتیں کرنے کے وقت اور سونے سے پہلے فون کا استعمال کم کرنا چاہیے تو ہمیں اپنا قیمتی وقت اچھا کاموں میں لگانا چاہیے اگر ہم اسمارٹ فون صرف علم حاصل کرنا ضروری مطلب کہ رابط اور اچھی مقصد کے لیے استعمال کریں تو یہ ہمارا بہت اچھا مطلب مددگار ثابت ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں تو یہ ہمارے وقت صحت اور مطلب کہ مستقبل کو نقصان
نقصان ہی پہنچا سکتا ہے صحیح بول رہے ہے اور آج کل اتنے زیادہ موبائل بھی بچ اے دیکھتے کہ ان کی آنکھ میں آنکھوں میں درد ہونا آنکھوں میں چشمے لگنا آگ کے نیچے بلیک ہیڈ آنا یہ مطلب آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی چشمے لگ رہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ موبائل دیکھتے ہیں وہ ایسے گیم کھیلتے پھر مطلب ضد بھی کرنے لگتے کہ مجھے کھیلنا ہےنا دو تو روتے ہیں اور یہ مطلب بری چیز ہے یہ نقصان داک ہے بچوں کے لیے باقی اوروں کے لیے تو بہت اچھی ہے لیکن ب بوں کے لیے تو بری ہوگی نا کیونکہ بچے تو ابھی نہ سمجھ ہے ان کو جو د دے دیا جائے اور نہ دوت جد کرنے لگتے ہیں بچے تو یہ مجھے
آخر میں میں بس میں کہنا چاہوں گا کہ اسمارٹ فونس ایک بہت ہی اچھی نعمت ہے مگر ہر نعمت کی اس کا بھی صحیح استعمال کرنا ہماری ذمہ داری ہمیں ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا ا چاہیے لیکن اپنی صحت تعلیم اور رشتوں کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے تو اگر ہم اسمارٹ فون اس کو اپنی عقل مندی کے ساتھ استعمال کریں تو یہ ہماری زندگی کو آسان بہتر اور کامیاب بنا سکتا ہے نا
بالکل بالکل بالکل آپ کی بات بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں بل
تو ہمیں اس کو آگے بھی پہنچانا چاہیے تاکہ لوگوں میں بھی اویئرنیس پھیل سکے اور زیادہ سے زیادہ ت زیادہ تر اسکولوں میں بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے یا جو فون کو زیادہ یوز کرتے ہیں تو فنکشنس رکھنی چاہیے کے اوپر تاکہ ان کو بھی پتاہ چل سکے اور سوسائٹیز میں بھی فنکشنز رہنے چاہے تاکہ سوسائٹی والوں کو بھی پتاہ چل سکے پیرنٹس اپنے بچوں کا خیال رکھے جیسے موبائل فون کا ان کا مطلب تھوڑے سے ہی ٹائم کے لیے بھی ہے نا
جی جی جی بالکل بالکل مطلب بچوں کو دیں ہیں پر ایک اتنا بھی نہ دے کہ بس ٹائم ٹائم سے ہر ایک چیز کرے تو بہت اچھی چیز ہے ہر چیز ٹائم سے ہوتی ہے تو خود کو بھی اچھی لگتی ہے سامنے والوں کو بھی اچھی لگتی ہے اور زیادہ بہت زیادہ اوور ہو جاتا تو پھر دونوں کے لیے نقصان داک ہوتی ہے
ہاں ہاں بالکل صحیح کھا آپ نے
جی جی
تو اسی کے اثر ہمیں جو ہم نے بات دی ہمیں ج ت پنی چاہیے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے اب یہ نہیں کہ ہم نے بات کی اب ہم اس پہ غور نہ کریں ہمیں غور کرنا چاہیے تھاہ تب یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرنا چاہیے نا تو ہما ان باتوں کا اچھے سے خیال رکھنا چاہی تو مجھے بھی آپ کے ساتھ بہت ہی اچھا لگا آپ سے بات کر کے تو آپ اپنا خیال رکھیے گا چلیے جی بہت ہی اچھی بات ہے اپنا خیال رکھیے گا اللہ
اچھا